وعلیکم السلام اور سب خریت سے ہاں الحمد اللہ سفاری سے ت بت
ک بھی اچھے ہے آپ بتائیے
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں
کیسی چل رہی زندگی
ا س بس ویسے ہی جیسے چلتی ہے ہمیشہ اور کیا تم بتاؤ تمہارا کیا چل رہا ہے
میرا کیا م رہ تو ابھی تھوڑا فری ہا پڑھ پڑھ کے
او اچھا تم کوئی پارٹ ٹائم جاب کیوں نہیں کرتے
سوچا تھا لیکن ایسے کوئی اپرچونیٹی ابھی تک مجھے ملی نہیں
ہاں وہ بھی ہے
ویسے تو میں ڈھونڈ رہا ہوں اگر ہاں ویسے میں ڈھونڈ رہا ہوں لیکن اگر آپ کو کوئی ملے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں
ارے میں کہاں سے بتاؤ میں تھوڑی کرتی ہوں میں تو خود اسی کی تلاش میں ہوں کہ کوئی ملے گھر بیٹھے کام کرنے کے لیے
سے آپ کی مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ ملے ان کے
ہاں تب تو ضرور بتاؤں گی ان شاء اللہ
ہوں رہی آپ نے ابھی تک کوئی پارٹ ٹائم جاب اسٹارٹ کیا ہے
نہیں ابھی تو نہیں کیا
او یا تو پھر کوئی بزنس میں آپ کو انٹرسٹ ہے
بزنس میں انٹرسٹ تو ہے پر اس کے لیے تو پیسے چاہیے نا
ہاں وہی تو مین فیکٹر آ جاتا ہے اسی لیے مجھے اب کرنا ہے کہ پہلے پیسہ اکٹھا کروں پھر بزنس کھا کروں
بالکل بالکل وہی نا کہ
اس سے مطلب دبا کے اچھا نہیں لگتا مجھے
کوئی اور پیسہ لگائے گا بھی نہیں نا اب پارٹنر وہ تو پھر اور تمہارے اوپر ہی بوجھ بن جائے گا نا
بائی اسی لیے مجھے بوجھ نہیں بنانا چیزوں کو
صحی
ویسے آئیڈیاز میرے پاس بھی بہت سارے بزنس کے لیکن وہی ہے کہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ویسے رہنے چاہیے
صی بات ہے آئیڈیا تو انسان تو ہو ہی آئیڈیا اس میں بھرا رہتا پر آدمی کچھ کر نہیں پاتا ہے نا کیونکہ اب پیسے چاہیے ہر چیز کے لیے تو پیسے ہی چاہیے میرے حساب سے لگتا ہے ہم کو
ہر ایک چیز پیسے سے ہوتی ہے تبھی تو پیسے کے لیے اتنا مارا ماری چلتی ہے
ہاں پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے پیسہ اتنا ضرور نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا پیسہ اتنا ضروری نہیں ہے ا دلوں میں پیار ہونا چاہیے محبت ہونا چاہیے خلوص ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے کیا ہے نا کہ جب پیسہ رہتا ہے نا تو سب کچھ ملتا ہے
مطلب یہ ایک بات آپ نے نوٹس کیا ہوگا وہ لوگ ہی کہتے ہیں کہ منی ڈزنٹ میٹر جن کے پاس پیسہ بھرپور ہوتا ہے
ہاں یہ بات بھی ہے لیکن نہیں جیسے بولتا ہے نا کہ ہے نا پیار سے سب کچھ ہو جاتا لیکن نہیں ہوتا وہ ایک مووی یا کسی ڈیلاغ ہے نا پیار سے پیٹ نہیں بھرتا ہے نا اس کے لیے پیسے ہی چاہیے
بات تو صحیح ہے ایک لمیٹیڈ اماؤنٹ ان کے مطلب ایک سرٹن اماؤنٹ کا پیسہ رہنا چاہیے آپ منت پ میں آ جیسے آپ کا گزارا نہیںلہ آپ اچھے سے زندگی جی میں یہ سوچھ کہ ایک زندگی ملی ہے اچھے سے پیسے کماؤ اچھی لائف اسٹائل جی
بالکل بالکل
ہ
وہی ہے
بھلی تھوڑی محنت کرنی پڑ جائے تو کر لو
ہاں محنت تو کرنا چاہیے محنت کرنے سے نہیں باگنا چاہیے
ہوں اورب میں نے یہ بھی دیکھا جو لوگ محنت نہیں کرتے نا وہ لوگ کمزور بھی ہو آاتتے چاہے مطلب دماغ سے مح کرتے تو ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور فزیکل محنت نہیں کرتے تو ان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے
ہ وہ ہو ہی جاتا ہے نا عادت لگ جاتی ہے نا آرام کی پھر وہ کوئی اور چیز میں ہم لوگ ہی پہلے دماغ لگاتے پہلے ہم لوگ اتنا یاد کرتے تھے اور لکھتے تھے لیکن اب جب سے یہ اے آئی وغیرہ یا پھر جو ہو گیا ہے تو ہم لوگ سارے کو کچھ بھی ہوتے تو ہم لوگ ڈائریکٹ اسی میں چے جاتے ہیں کہ ہم لوگ اس سے ہی پوچھ لیں کہ رے یہ اس کا سوال کا جواب ہم لوگ اپنا خود کا دماغ تو لگا ہی نہیں رہا ہے
وہی تو اے آئی نے ہم لوگ کو بالکل ڈم بنا دیا بدھ جیسا بنا دیا
ہاں انفیکٹ ہم لگ سوچنا تک نہیں ضروری سمجتے ہم لوگ کچھ بھی ہوگا س ہا کا وہاں ڈال دیتے یہ نہیں کہ ہاں کوئی ٹف ہے یا پھر کوئی سمپل ایسی چیز ہے ہم لوگ اس پرہ سوچ چنب ہی نہیں چاہتے ہیں
ہاں جیسے کسی کو ای میل کرنا تب بھی وہیں سے اٹھا جب کسی کو برتھ ڈے وش کرنا تب بھی اے آئی سے اٹھا کے کر دیا جب کسی کو اینیورسری وش کرنا تب بھی وہ درس اٹھا کے کر دیا جب کیشن لکھنا ہے اسکول میں وہاہ وہ بھی اٹھا کے ادھر سے لکھ دیا
تو وہی جو بیسک چیز کی چیزیں بھی ہے نا وہ بھی ہم لوگ اسی سے جا کر پوچھتے ہیں بیسک سی چیزیں ہاں
پہلے ہم لوگ کو ٹیچر لوگ بتاتی تھی کہ ایسا ایسا اسٹرکچر رہتا ہے ایسے ایسے کر کے یاد کرنا رہتا ہے لیٹر ایسے سے ہوتا ہے مطلب بیسک اپنے دماغ سے اپنے حساب سےڈس اٹا کے لکھتے تھے لیکن اب تو بس اے آئی آ گیا تو آپ ڈائریکٹ جاؤ اے آئی پہ سرچ کرو یہ یہ کر دو آ جائے گا پھر
وہی نا
ہوں
یہ تو ہوتا ہی ہے اب جب پہلے نہ گاڑی تھی نہ کچھ تھا تو سب لوگ پیدل جاتے تھے تو ان لوگوں کو وہ اتنا ٹف نہیں لگتا تھا سائیکل یوز کرتے تھے ٹف نہیں لگتا تھا اب ان لوگوں کو یہ ساری چیزیں ٹف لگنے ل پیدل چل کے جانا
یہی ہے نا کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے انسان کو وہ ہو جاتا ہے ہوں وہی بات ہے نا اور بتائیے باجی
او سب پیری
پہاڑ ہوتا ہے
اور تم بتاؤ کچھ
میں کیا بتا ہوں آپ نے جاب کے لیے کوئی جاب کے لیے اپلائی کیا کیا
اپلائی تو آن لائن ویسے ہم نے اس کے بارے میں نالج بھی تو نہیں ہے نا کہ آپ کچھ کریں
یہی ہے نا کہ ہم لوگ کو بتایا نہیں یہ کہ کیسا مطلب وہ رہتا ہے پروسیس رہتا ہے اس کے لیے
صحیح وہی نا اب اس کے لیے پروسیس پر جانیں گے سمجھیں گے ایک آگ باری کر لیں گے تب سج میں آئے گا اچھا ایسا
ہوں بئی بات ہے نا اب تو وہ قسمت ہی رہتا ہے کہ آپ کو ورک فرام ہوم مل جائے آفس جائے بنا
ہاں یہ بھی ہے
کیونکہ آفس میں جا کے ملتا نا ورک فرام ہوم کی دو دن کرنا پڑے کام آفس میں جا کے پھر اس کے بعد گھر سے کام
ہوں ہم لوگ تو یہی سوچے بس گھر میں مل جائے بیٹھے بیٹھے کیونکہ ہم لوگ تو گھر سے جا نہیں سکتے ہیں نا
ہوں یہ بھی ہے خیر مجھے تو باہر جانے کا بہت شوق ہے مطلب باہر کی دنیا دیکھنے کا ہ
ہاں شوق تو ہر کسی کو ہوتا ہے پر اس کے لیے پیسے بھی تو چاہیے ہوتے ہیں
ہاں وہی ہے مجھے بھی مطلب دیکھنا ہے کہ الگ الگ دیش کیسے دکھتے الگ الگ لوگ کیسے دکھتے ہیں
پر مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ یہ جو ورک فرام ہوم ہے نا وہ لڑکیوں کے لیے ہی رہنا چاہیے لڑکی عورت یہ سب جو گھر میں رہتی ہے ورک فرام ہوم ان لوگوں کے لیے ہی رہنا انلی فور ومینس
ہ ہ مجھے لگتا ہے ورک فرام ہوم بینیفیشیل ہے مطلب اگر نقص فائدہ ہے اس کا نقصان بھی ہے کیونکہ و ف ہاں
یہ نقصان جب ہے جب یہ یہ لڑکے لوگ کرے آدمی لوگ کرے کیونکہ وہ لوگ پھر گھر میں بیٹھے رہنے کا عادت ہو جائے گا لیکن جب یہ لڑکی لوگ کا لڑکی لوگ کا تو کام ہی ہے گھر میں رہنا چاہے جتنی وہ جاب کر لے چاہے جو کر لے اس کو گھر میں آ کر کام کرنا ہی کرنا ہے یہ ہو جاتا ہے نا لڑکیوں کے لیے تو بہت اچھا ہے یہ
ہوں
اور لڑکوں کا کیا ہے لڑکے کیا ہے دن بھر تو باہر ہی رہتے ہیں اور ان لوگوں کو کام ہی باہر کا ہے
ہاں یہ بھی ہے
ہوں ہ لڑکی لوگ کا کیا ہے کہ آج کل کا ماحول بھی بہت خراب ہے پلس ماں باپ بھی تھوڑا بولتے ہیں کہ نہیں نہیں بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے کہ نہیں نہیں کرنا ہے باہر جا کر کے تو ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے یہ کہ ورک فرام ہوم رہے سب کر پائیں گے جس کو جو من ہے جو شوق ہے اپنا پورا ہر فیلڈ میں ایسا نہیں کہ صرف ایک ہر فیلڈ میں جس میں جو کرنا چاہ ورک فرام ہوم اب جو ایک دم ہی نہیں ہو سکتا وہ نہیں کر سکتی ہے ہے کہ نہیں لیکن جو ہو سکتا تو اس میں کرنا چاہیے
وہی بات ہے مب وہی کہ چار پیسے آتے ہیں تو اچھے بھی لگتے ہیں
ہاں اپنا پرسنل ہوتا ہے نا وہ خود کا ہوتا ہے اس میں آپ کچھ بھی کر سکتے وہ آپ کی مرضی ہے یہی سب چیزیں شوق تو ہر کسی کو رہتا ہے نا
بہت ساری لڑکیاں ہیں کہ وہ شوق نہیں ضرورت بھی پورا کرتی انیں میں تو
ہوں وہ بات بھی ہے
ہاں
میں نے تو کتنے سارے لوگ کو دیکھا بھی ہے کہ مطلب ورک فرام ہوم ان کو پتا نہیں کیسے مل جاتا ہے وہ دن بھر مطلب اتنا کما لیتے کہ ان کا پورا اچھے سے گھر کا خرچہ نکل جا پھر اس کے بعد بچ بھی جاتا تو میں نے بستہ لو یہش ہے
ہاں تو ان لوگوں کو نالج ہوگا اس بارے میں تو ان لوگوں کا ہو رہا ہوگا اب جس کو نالج ہی نہیں جب ایک دو بار ہم لوگ ہاں جب ایک دو باری ہم لوگ بھی کر لیں گے توھر ہم لوگوں کو بھی نالج ہو جائے گا ھر ہم لوگ بھی کر پائیں گے
جی
پہلے مل تو جائے
یہ بھی ہے نا ڈھونڈ تلاش تو کرتے رہ صحی ہے کام کی
چ
کام کی تلاش تو کرتے ہی رہنا چاہیے
ہاں بالکل گھر بیٹھے کیا کرنا اتنا ٹائم تو مل ہی جاتا تاکہ انسان آٹھ سے دس گھنٹے کام بھی کر سکے
اب یہ بھی ہے کہ انسان کچھ نہ کرنے سے اچھا تو کچھ کرنا ہی بہتر ہے بھلی کم پیسے ملے کیونکہ انسان کچھ سیکھے گا تو نا ورنہ پتا چل بیٹھے بیٹھے دماغ میں جنگ لگ جائے گا
ہاں وہہین و
وہی بات ہے
ہاں اور بتا
اور کیا بتاؤں چلیے ٹھیک ہے باجی رکھتا ہوں پھر میں کال
اچھا ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ